ہیلو ہیلو آواز آرہی ہے میری ہیلو ہیلو آواز آ رہی ہے میری
ہاں
ہاں بتایے کیا کر رہی ہو ہاں
تو کام ہی کر رہے ہیں آپ کھانے میرا ہو
ابھی نہیں ابھی تو ممی بنایا ہے ابھی ممی نے ابھی کھانا ہوا نہیں ہے ہے صاحب ہیلو
اور جی جی جی آواز آ رہی ہے
اور بتائیے کیا کر رہی ہے
ہاں میں تو کام کر رہی ہ آپ کی
اچھا اچھا
اور کیا ہوا تھا ممی گی ٹھیک ہے ادھر موسی کے یہاں
ہاں ہاں ان کا بیبی ہوا ہے نا ان کا بیبی ہوا ہے ہاں بیبی گرل
اچھا ٹھیک ہے نہ بولو ابھی
دی ہیلو
جی جی جی آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں
اور آپ کو آواز نہیں مل رہا اچھا سے
ہاں ہاں ٹھیک ٹھاک بڑھیا ہیں وہ لوگ اب گھر بھی آ گئے ہیں گھر گھر آ گئے اب ان کی چھٹی ہو گئی ہے اس لیے وہ گھر آ گئی ہے
چلو اچھی بات ہے بھائی اب گھر آ
نہیں نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز تو آگی میری نہیں آ رہی ہے شاید آپ
ہاں نہیں تھوڑا لیٹ آتا ہے اس کے لیے گھر آ جائیں تو اپنا اچھا سے د اچھا اچھا اچھا اچھا بنائیں کھائیں اور کیا بیببی ہوا ہے تو
وہ
تھوڑا کمزور ہوا تھا اسس وجہ صحیح ہو تھوڑا سا مطلب
اچھا وزن کم تھا کیا
وزن تھنگ سب صحیح تھا وہ مطلب الٹا ہو گیا تھا تو مطلب اس کے گندا پانی وہ بتا دی
ہاں ہاں ہاں ہے نہ یہ بھی تو دقت ہو جائے گی
ہاں ہاں بس اسی لیے شاید وہ تھوڑے دن تک ہاسپٹل میں ہی تھا ملا ہی نہیں تھا ڈاکٹر کے پاس ہی تھا
ہاں توبچ رکھ ہ نا وہاںپ تو جب تک اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوگا آ اس وجہ سے
آ گیا ہے گھر پہ ہی ہے ابھی تو
چلو جو بھی ہے جیسا بھی ہے اوپر والے کی کرپا ٹھیک ٹھاک رہے اور کیا
ہاں ہاں بس اور کچھ چاہیے ہیے
انسان اتنا کشٹ جھیلتا ہے بچوں کے پیچھے
ہاں صحیح بات ہے کیا کر سکتے ہیں
ہ
میں تو اب گئی نہیں ہ دیکھنے ایک بار بھی کیونکہ میری خود کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے میں صبح بھی مطلب میں میری طبعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ میں اٹھ تک نہیں پا رہی تھی سمجھی نہیں آ رہا تھا دوا پہ دوا ہی کھائے پڑے ہم تو
اچھا
ہاں سکھ بھی باتتا توم خراب
تبھی میں سوچی کیوں کہ میں صبح میں نا تھوڑا فری رہتی ہ فری نہیں رہتی ہوں مطلب صبح میں کیاارے تھوڑا سا ایکم شانت ماحول رہتا ہے نا
جی جی
تو ہم نے سوچا کہ آپ سے ہی حال چال لے لیں کیا بات کر لوں گا آپ
ارے نہیں نہیں رات میں پتا نیند ہی نہیں رہ بالکل اب صبح میں مطلب اتنی زیادہ میری پانچ بجے کے بعد رہتی ایسی طبیعت خراب ہوئی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو
ہاں تو میں نے کافھر معلوم ہوگا ایسا کچھ بھی کیااہے معلوم پھر اس کے بعد میں ا بھی بزی ہو جاتی ہوں تو ویسے بات کر سکتے پر کیا رہتا ہے نا بہت سسرا م ہو تو آواز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کے لیے میں نے کافی جانے دیتے ہے کیا ہی کرے لے پھر بارہ بجے نکل جاتے ہیں توسور خراب آ رہتا ہے تو اسلیے
ایک تو باڈی پین ہو رہی ہے اور فیور ہے اور زکام اتنی زیادہ کس کے ہے کہ میری آواز ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے
ہاں سردی ہو گئے ہے نا آپ کو
ہاں
اور
کوئی بھی نہیں جا رہا پھر بھی
ارے سر میں جیل سے ہوگسے دھیرے دھیرے کنٹرول ہوگا وہ دھوپ کا بھی بہتر کچھ نہیں ہے اب پربلم ہاں وہ ابھی پربلم آیا ہے تو تھوڑا سا سلولی سلولی جائے گا آپ میڈیسن وغیرہ لیتے رہو
ہاں ملریو پھر میں نے دووا کھایا ہے
جی جی کیونکہ ایسے میں تو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا
بس بس دوا کھانے تو من ہی نہیں ہو رہا کھانے کا لیکن کیا کر سکتے ہیں
کھانے کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا کیسا بھی بن
سمجھ میں ہی نہیں آتا ہاں
پانی پوری کھانے کا جا
پانی پوڑی کا ٹیسٹ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے نا کتنا کی طبیعت خراب ہے اسکا ٹیسٹ سمجھ میں آجاتا ہے میرے کو تو کبھی بھی اب ایسا جیسا کہ لگتا ہے کہ میرے کو الٹی جیسا ہی ایسا وسا من ہو رہا ہے نا ان کو بس کچھ نہیں سوچتا بس یہ سوچتا پانی پورے کھا لیں گے تو من ایک دم صاف تھا
نہیں صحیح بات ہے پھر ہو بھی جاتا ہے
ہاں میں میرے کو جب ویسے چکر ہے گھمایا دتا رہے تو کہب الٹی ہو جائے گ یہ ہو جائے جائے گا وہ ہو جائے گا کر کیا تو وہ کتے سے جاؤں گی تو پانی پوری کھا لیتی کھٹا ل تو تھوڑا سا صحیح لگتا اور صحیح ہو جاتا ہے پھر تھوڑا
ہاں صحیح بھی ہو جاتا ہے سحی بات ہے
اب گاؤوں میں تو بھائی نہیں شہروں میں تو جب من کرے اپنا کھا سکتے ہو لیکن آلس بہت آتے ہیں میں تو کھا کتنا ہوگیا دو مہینہ ہو گیا میں تو کھا ہی نہیں م کو اکیلے ہی شرم آتا ہے اکیلے کھانے میں ہی شرم آتی ہے
کیوں
کو اچھا نہیں لگتا سب کیا جاؤ اکیلے کھانے ساتھ میں رہے تو کھا لیتے
ہاں ہاں یہ بات تو صحیح ہے
ہاں دکانوں پ اتنی بھیڑ رہتی ہے اتنا ٹائم میرے تک جا کے کھڑے بیٹھے ہو ادھر
میرے گھر کے پاس ہی ملتا ہے اچھا ہم لوگوں کو تو زیادہ دور جانا ہی پڑھتا
ہاں تو ہمارے گھر پہ بھی ایسے ایک منٹ یا دو منٹ میں پہنچ جاؤ
ہاں ہاںاں
بٹ نا بہت بھیڑ رہتی ہے میں بولی جب تک ویٹ کروں گی ادھر اتنا کام میرا ٹائم سب کام لیٹ ہو جائے گا اپنا اپنا اکیلے کا رہے نا یار تو کوئی دقت نہیں آپ کی تھوڑا لیٹ خاص بھی چل جاتا ہے پورا فیملی لے کے چلو نا تو جواب دینا پڑتا ہے ارے گھومتی رہتی ہوں گی یہ وہ اس کے لیے تو لیٹ ہو گیا فون میں لگی ہوں گی تبھی تو اتنا لیٹ کھانا بنایۓ ہونگی ہو گیا وہ ہو گیا سارا کام لیٹ کرتی ہے یہ سب دنیا بھر کی باتیں سننے پر
صحیح بات ہے پھر
اس کے لیے غصہ لگتا ہے اپنا دو بچہ اور اپنے لوگ رہتے تو مینج ہو جاتا ہے اب بڑے لوگ ہیں گھر میں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اپنا نہیں ان کا دیکھنا ہے
اچھا آپ کے ساس سسر نہیں ہیں کیا
ساس تو اسپائر کر گئی ہیں اور ان کے بھائی لوگ دو بھائی ہیں ان کے دونوں بھائی کے ایک ایک بچے بھی ہیں تو سب کا سب لوگ رہتے ہیں نا تو اتے جاتے رہتے جو گاؤں میں ہے فی الحال ابھی دھان وغیرہ کا کام چالو ہے
تو وہ آتے جاتے رہتے ان کا ادھر زیادہ من نہیں لگتا گاؤں میں اپنا ادھر ادھر رہتے ہیں گاؤں کا ہوا پانی ان کو شہر کا ہوا پانی کو جلتا نہیں
اچھا آپ کےلاف فشادی تھی
نہیں نہیں
ارینج میرج
سمج میں دونوں ہی ہیں ایک طریقے سے
اچھا اچھا
ایک طریقے سے دونوں میں ہے پر کیا ہی کر سکتے ہیں جو بھی ہے جھیلنا ہی پڑے گا
نہیں بڑھیا ہے مطلب اچھے ہیں وہ
ہاں ہاں ان کہ وہ نہیں وہ کچھ نہ گالی گلوج مارنا پیٹنا یہ سب تو نہیں ہے بابا ان کے اوپر رسیڑی وسیڑی چیز نہیں ہے کہ اسموکنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے
تو پھر اور کیا چاہیے سب بڑھیا ہے پھر تو
یہ سب پرابلم نہیں ہے نہیں تو میرے کو بڑا ٹینشن ہو جاتا
نہیں صحیح بات ہے آپ اتنا کر رہے ہو اس کے بعد کوئی ایسا میرے کہنے کا طلب ہے ٹھیک ہے لیکن مطلب اب مین تو ہسبینڈ ہوتا ہے نا ا وہ تو اچھا ہونا چاہیے ہے کہ نہیں
ہاں ہسبینڈ ہے پر ہسبینڈ کو کیا ہے تم بعد میں فیملی نے پہلے ا کتنے سال ہو گئے شادی کو پھر بھی مطلب وہ آپ کی اتنا نہیں سنیں گے آپ کو کرنا ہے تو کرتے رہو نہیں کرنا تو ہاں ان کا ارے بھائی میں کیوں کرتی رہ ہوں میں کیوں کرتی ہوں کروں گی سنوں گی ہے
اور کیا بھائی
بھائی اپنا اکیلے کا کروں گی تو میں تو دو پیسے کا کوئی کام بھی کر سکتی ہوں گھر کے کام اتنے ہو جاتے ہیں کہ میرا تو یہ ہو جاتا ہے ایک دم سے کچھ کرنے کا من نہیں کرتا اور کوئی اپنا
باہر کا بھی کرتے تو نہیں
ہاں کیا کریں اب اپنا خرچہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے نا اپنا بھی تو خرچہ رہتا ہے تو
اور کیا بھائی بہت خرچے ہوتا ہے
سوچتے ہیں والے ہم اپنے خود کی خوشی کے لیے اپنا کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو یہاں ہم گھر میں کر رہے ہیں نا یہ ہم کو باہر کرنے کے لیے مل رہا ہے صرف چھ گھنٹے کرتی تیس ہزار آدمی کر سکتے ہیں
ہاں
اور وہ بھی کانٹینیو کرنا نہیں ہے آیا تو کروں نہیں آیا تک آفس بیٹھو اپنا ویٹ کروں آپ ذرا وہ دیکھ لو ہاں وہ دیکھ لینا ایک بار ٹھیک ہے
ہاں
ہاں آپ اپنا دیکھ لینا میرے کو ذرا کیا نا میرے ہاتھ میں آٹا روٹی بنا رہی ہوں میں تو
اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں
اور ایک میرے فون کو کیا ہوگیا بلینک ہو گیا
نام تو نہ کو کولنا پڑے اور ایسا کریے نا ہیلو
ہوں ہاں ہاں
اور ویسے دکھ رہا ہے کیا آپ کے فون میں
ہاں ہاں شور ہو ر ہے میرے میں
تو پھر تھوڑا اور کمال حال چال لیتے ہیں آپ پر کہ آپ کی پڑھائی وڑھائی کہہ رہے ہیں آپ آپ کی طبیعت بھی اچھی نہیں تو کیا ہی پڑھائی کرتی ہوں گی
بالکل نہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے پھر مجھے تو اچھا میں آپ کو بتی ہوں ابھی ایک منٹ میں کال کر لوں
ٹھیک ہے